او السلام علیکم وعلیکم السلام، اور خیریت سے سب کیسے ہیں
جی ماشاء اللہ سب خیریت سے آپ بتائیں بچے ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
بڑھیا اللہ کا کرم ہے سب بڑھیا ایک دم بچے بھی بڑھیا
چلو جی خیریت ہے
اور آپ کہ بچے اس ان چھٹیوں میں کیا کر رہے ہیں کرتے ہیں بک ریڈنگ وغیرہ کچھ کر ہیں کہ سارا دن مووی وغیرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں
میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بچے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے بیٹھے رہتے پورے دن فون چلے رہتے ہیں میں کہ کہ تم کچھ کر لو کچھ اچھا اپنا اپنی اسکل بڑھاؤ یا کچھ بھی دیکھو انٹرسٹنگ پر کچھ نہیں بس فون میں ریلس میں لگے رہتے ہیں آج کل یا اللہ میں تو پریش شان ہو گئی ہوں ان دونوں سے
پر آپ تھوڑا بہت بچوں کو اس ٹائم پہ بک ریڈنگ کا تھوڑا سا ان کو بتاؤ نا کہ یہ بھی تمہارے لیے بہت ضروری ہے
اپنی بار بتایا کہ تم اپنی کوئی کتاب پکڑ کے پڑھ لو اور تمہارے کھلتے ہی اسکول میں تمہارے اس میں پیپر ہے تم اس کا پڑھ لو بٹ یا اللہ میں تمہیں پڑھنا ہی نہیں ہے میں نے کتنا بولوں گی ریڈ کر لو کوئی بک کوئی کامک بک پڑھ لو یا کچھ پڑھ لو پڑھتا ہی نہیں ہے
پر آج کل تو ہمارے گھر کے پاس نا یہاں پر مطلب جیسے تو ہمارے گھر کے پاس ہی مطلب کوئی ایک جیسے بچوں کے لیے تھوڑا سا سینٹر سا کھلا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے میرے دونوں بچے اور میری یہ بڑی آپی کے بچے ہیں تو وہ دونوں مل کے آپ بس میں وہاں بیٹھ کے بک ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی دیر اور تھڑی دیر کھیل بل
میں بھی انہیں یہی بولتی ہوں کہ تم ایک کام کرو اپنے انٹرسٹ کے انشاء اللہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے تم اپنا وہاں جو کسی بھی لائبریری یا کئی کھیلنے یا کئی مووی دیکھاؤ کچھ تو کرو اپنی لائف میں پروڈکٹو بٹ یہ لو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ان سے فون ہی نہیں چھوٹتا ہے
نہیں بڑا آپ کو تھوڑا بہت اپنے بچوں کو تھوڑا سا سمجھانا چاہیے چاہے بے شک کوئی مطلب ہمارے وہ بکس وغیرہ ہی پڑلیں جو ہمارے اس قرآن وغیرہ پڑھ لے یا کچھ پڑھ لے بچ کو دھیرے دھیرے ساری بکس ریڈ کرنے عادت پڑے گی نا بک ریڈنگ کرنے کی اور اللہ بھی مہربان ہوگا بچوں پہ
جی بس اللہ اپنا ہاتھ سر پہ رکھے رکھے اپنے بچوں پہ میں تو بس یہی چاہتی ہوں انہوں نے کتنی بار بول دی کہ تم پڑھ لیا کرو کچھ کر لیا کرو ٹھیک ہے اب تھوڑی بہت ہی عادت ڈال رہے ہیں پر زیادہ تر نا یہ موویز دیکھتے ہیں بچے
کو تھوڑا بہت ہمیں بک ریڈنگ کی طرف ہم خود لوگ بھی بچوں کے سامنے بیٹھ کے بک ریڈنگ کریں گے نا تو دیکھنا ان شاء اللہ بچے بھی اپنے آپ ہی پڑھنے لگ جائیں گے
جی بالکل بالکل میں میں یہی بولتی ہوں کہ میں بھی جب پڑھ رہی ہوں تو تم بھی پڑھو میرے ساتھ بیٹھ کے تم بھی دیکھو آج لا آپ دیکھ کتنی م ایسی آ رہی ہے کہ ماشالا اتنی اچھی مویا آ رہی ہیں جس سے بچ کو اوئرنس مل بچوں کے لیے اور کتنی اچھی اچھی آ رہی ہیں
نہیں وہ تو ہوتا ہے یہ کئی موویا ایسی ہوتی ہیں نا جو جیسے ہم لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں بچوں کو تھوڑا سا اس سے کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے
جی
پر بوک سے تھوڑا پڑھتے ہیں نا تو بچے بچوں کا پڑھنے کی پڑھنے کا تھوڑا سا لہجہ اچھا ہو جاتا ہے
جی بالکل لہجہ اچھا ہوتا ہے بولنا سیکھتے ہیں یہ ایک آپ دیکھ کسی بھی ہم کسی جاب آ کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو بچوں کو بولنا ہوتا ہے انٹرویو دینا ہوتا ہے تو کتنی اچھی عادت بنتی ہے بچپن سے ہی بنے گی توی اچھا ہوگا
پتا کیا ہوتا ہے بک ریڈ کرتے ہیں ہم اس میں سے کوئی کوئی ہمیں نیا ورڈ دکھتا ہے تو ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پھر اس کا ہم دیکھ سوچتے ہیں اس کا میننگ کیا ہوگا کئی بار ہم ہوتا ہے کہ ہم موبائل وغیرہ سے سرچ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتا لگتا ہے کہ یہ کہ یا پھر اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں ابو سے پوچھ لیتے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں بچے کہ آپ کی اس کا میننگ کیا ہے آپ مجھے بتائیں گے
انہیں صحیح بات ہے الگ الگ ورڈ میننگ کے بارے میں پتا چلتا ہے ان شاء اللہ ہر چیز کے بارے میں پڑھیں گے تو کافی چیزیں پتتا لگیں گی انہیں
بالکل اور کچھ نیا بھی سیکھنے کو ملتا ہے نا بچوں کو بھی اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ بیٹھ کے ہمارے سے پوچھ رہا ہے کبھی ابو سے پوچھ لیا کبھی کسی سے پوچھ لیا
جی بالکل صحیح بات ہے پوچھ پوچھیں گے تبھی تو ان کی میموری بڑھے گی تبھی تو ان کے دماغ
بالکل
جی
اور بک ریڈنگ کرنے سے کیا ہے تھوڑا سا بچے کا جیسے چھٹیاں ہیں تو ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر اتنا بڑا دن ہوتا ہے کرے بھی کیا بچے سارا دن
جی جی جی باہر جائیں گے اور دین دنیا بھی دیکھیں گے لوگ کتنے نا صحیح رہے گا اپنی پتا چلے گا کہ ایک انسان ایک بندہ کتنی محنت کر روز کی روزی روٹی کے لیے کہ ایک سکون سے بیٹھ کے وہ روٹی کھا پائے اپنی
بچے دیکھتے ہی ہیں کہ ان کے ابو امی کتنی محنت کر کے ان کو پڑھا رہے ہیں سب
جی اب آپ دیکھے جو ورکنگ امی ابو ہیں و کتنے اتنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے سنبھالنا ہر چیز کو
بک پھر بچوں کو تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ بک ریڈنگ بھی کریں ہم کچھ کھیلے بھی تھوڑی دیر پتا کیا آج کل کیا ہوتا ہے آج کل جیسے ایسے انسٹیٹیوٹس کھلے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جیسے امی ابو اپنے بچوں کو چھوڑاتتے ہیں تو وہاں پر بچوں کو ساری ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے تو وہ بک ریڈنگ وغیرہ بھی کرا دیتے ہیں وہاں پر آپ بھی دیکھو آپ کے ادھر بھی کوئی ایسا نہ ہوگا جہاں کوئی آپ کے آس پاس کے بچے جاتے ہوں گے
جی بالکل ہاں میں نے دیکھا ہے ایسے بہت سے سینٹر کھلے ہیں یہاں پہ پ بٹ میرے کو سینٹر بھیجنے سے بہتر لگتا ہے کہ بچہ لائبریری چلا جائے نی مرضی سے اور جہاں پہ سے اچھی اچھی بکس بھی مل جائیں کیونکہ سینٹر میں آپ دیکھے ایک طریقے سے یہ ہرام کا پیسہ لوٹتے ہیں
تو کئی بار ہوتا ہے نا بچہ لائبریری پہ تو ہمیں پتا نہیں لگتا کہ جا رہا ہے کہ نہیں سینٹرس پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پت لگ جاتا ہے کہ بچہ یا تو اپنے بک سینٹرس میں بک
جی ہاں یہ بھی بات ہےچ چھ ہے
ہوں
میں نے تو اس پہ دھیان ہی نہیں دیا
کئی بار یہ ہوتا ہے نا وہاں پر وہ بتا دیتے ہیں ہمیں کہ آج آپ کا بچہ نہیں آیا تو ہمیں پتتا لگ جاتا ہے کہ ہمارا بچہ اا نہیں گیا وہ تو اور وہاں لائٹ ڈی میں کیا ہوتا ہے بچے یا پھر بے بچوں کو چھوڑ کے آؤ لے کے آؤ امی ابو پہ بھی وہ برڈن بڑھ جاتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تو آج کل یہ سارے سینٹر کھل رہے ہیں
جی بالکل بالکل صحیح بات ہے کہہ رہے ہو آپ میں بھی سوچ رہی ہوں پھر انہیں کسی سینٹر ہی ڈال دوں جہاں پہ انشاء اللہ ہی اچھے سے پڑھ پائےیں اور ان کا دماغ بھی لگے اور مجھے پتا بھی رہے کہاں جا رہے ہے کہاں نہیں جا رہے
وہ اتنا خراب ہو رہا ہے ماحول تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا بچ بوں کے لیے امی او ہم لوگ ہی اوئر ہوئیں گے تو یہ ہمیں پ پتا لگے گا نا اور ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے بھی کہ ایسے بک ریڈنگ کہاں بیٹھ کے وہ بھی سکھائیں گے کہ سب بچوں کے ساتھ بچے کرتے ہیں تو انہیں بھی پ
انہیں بھی پتا لگتا ہے جی جی ایک عادت پڑ ہے کے ساتھ ایک پر پڑھنے کی
بالکل اور اچھا بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیل لیا اور تھوڑی دیر پڑھائی کر لی اسی بہانے بک ریڈنگ بھی کرنا سیکھ جاتے ہیں
جی بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے میں تو عنی اب سوچ رہی ہوں اب وسا ہی کچھ انہیں ڈرائنگ کرواؤں اور گھر پہ بھی نا انہیں کافی ساری کتابیں دوں پڑھنے کے لیے اور فون میں پاس ہی رکھ لوں گییں دوں گی ہی نہیں
بالکل نہیں فون آپ ان کو بالکل مت دو اور ان کو تھوڑا سا جیسے کچھ بکس وغیرہ گھر پہ بھی لا کے رکھ دو کہ بچہ چلو کبھی فری ہوتا ہے گھر پہ تو گھر پہ بھی پڑھ لیتے ہے
جی جی جی
زیادہ اچھی ہوتی ہے
جی کتابیں پڑھائیں گے تبھی تو یہ آگے اور بڑھیں گے یہ لوگ انہیں یہ ابھی تک کتابیں پڑھنے کی عادت لگے گی تو یہ آگے کوئی بھی بڑے جیسے کمپٹیٹیو ایگزام ہے تو ان شاء اللہ یہ اچھے سے دے پائیں گے
بالکل اور کام اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوگے نا اللہ کے کرم سے
جی بس اللہ کا ہاتھ سر پہ رہے
بالکل دیکھو محنت کریں گے تو اللہ اپنے آپ ہی ان کا ساتھ دے گا جب محنت ہی نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے ساتھ دینا
جی جی جی بالکل چلیے آپ جب اپنے بچے کو بھیجیں گے تو مجھے بھی بتائیے گا پھر میں بھی آپ کے ساتھ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دوں گی تو دونوں ساتھ ہی چلے جائیں گے
نہیں بالکل جب میں آپ ایڈمیشن کرانے جاؤں گی تو میں دیکھتے ہیں نا ایک دو جگہ ہم ٹرائی کرتے ہیں بچے جو کو ایک دو دن پیس دے دونوں مل کے جو اچھا لگے ہمیں جہاں بچے بھی ہمارے سیف ہوں گے کمفرٹیبل ہوں گے اس جگہہ پہ بھیج دیں گے
جی جی بالکل جہاں بچے کو صحیح لگے گا ایک دم وہیں بیجیں گے جہاں پہ سب سیف سیکورٹی ہو دیکھ کے سب ہو جائے
بالکل اچھے سے سارا کچھ ہو جائے گا تو اس جگہ ہم اپنے بچوں کو بھیج دیں گے آپ بھی اپنے ادھر چڑائی کرنا نا کوئی اچھا ادھر ہوگا تو ہمیں اپنے بچے جو کو اس سائڈ
بے شک بے شک بے شک ماشاء اللہ میں بھی ڈھونڈتی ہوں پھر
بکل بالکل آپ بھی ڈھونڈو میں بھی ڈھونڈتی ہوں دونوں مل کے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے اس بار بھک سوچے ہیں کرنے کے لیے ان کو بک ریڈنگ کے بارے میں بتائیں گے
جی بالکل میں بھی بتاؤں گی اور ساتھ کے ساتھ انہیں کچھ اچھی مووی بھی دکھاؤں گی تاکہ ان میں اویئرنیس بڑھے تین دنیا کے بارے میں جانیں گے کیسا آج کل چل رہا ہے ماحول تو میں اپنے آپ کو بچانے کی کتنی ضرورت ہے
دنیا کے بارے میں آج کل کے بچوں کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے دیکھیے ہم باہر
کیونکہ آگے جی جی جی جی جب انہوں نے بڑا ہونا ہے تو آگے باہر ہی جانا ہے تو یااللہ بس ان کی خریت رکھے سب ٹھیک رہے ان کا ان کے ساتھ ان اللہ کا ہاتھ رہےسیر
بالکل آ لائن پہ اپناکرم بسائے رکھ چلو خدا حافظ آپ سے بات
جی آمین مجھے بھی